وعلیکم الس سلام
کیسی ہیں
میں ایک دم ماشاء اللہ بڑھیا آپ بتائیں
اور گھر پہ سب کیسے ہیں
سب گھر میں سب خیریت سب بڑھیا آپ بتائیں آپ کے بچے ٹھیک بالکل میرے کو سننے میں آیا تھا تھوڑی سی خطر طبیعت خراب ہو
ہاں ہاں وہ تھوڑا سا موسم چینج ہو رکھا ہے نا تو اس وجہ سے تھوڑے کھسی زکام پ یہ چلتا پھرتا تھوڑا سا بخار ہو گیا تھا
بالکل بالکل میں بھی کیا ہی بتاؤں میں اللہ میرے بچوں کو بھی اتنا بخار چڑھ گیا ہے کل یہ بارش ہوئی نا بارش نے پورا موسم خراب کر دیا مطلب موسم موسم میں تو ار آیا گرمی سے پر یہ بچے مانتے نہیں بارش میں نہااری اب دیکھیے بخار چڑھا کے بیٹھے ہیں
نہیں نہیں یہ اب د دے کو دھیان رکھا کرو کی پیے والے اور موسم م کی جو بارش ہوتی ہے یہ ن نہانے والی بارش س نہیں ہوتی ہے یہ بے موسم برسات ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ ہیلتھ ایشو ہو جاتے ہیں اس سے کھانسی زکام بخار
اوپر سے آپ دیکھے نا بیچ بیچ میں بارش ہو رہی ہے اور یہ ایسڈ رن بھی تو کتنی ہوتی ہے اسکن کو کتنا
بالکل بالکل بالکل یہ یہ س بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور یہ اگر بچوں کو تھوڑا بہت بھی کچھ ہو جاتا ہے کھانسی جکام وغیرہ تو ایک دم گھر میں ایک دم ماحول ایسا ہو جاتا ہے پت نہیں جیسے کوئی کتنا ہی بیمار ہے
جی جی بالکل صحیح بات فرمائیے تو آپ نے ان کے علاوہ کوئی گھر میں لگتا ہی نہیں ہے ابھی
بالکل یہ تھوڑے سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ پریشان ہم لوگ ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ یہ لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں نس اچھے سے بولتے ہیں تو پھر ہم لوگ ہی بہت زیادہ چنتا میں آ جاتے ہیں
جی آپ دیکھیے کتنی تو بیماریاں پھیل رہیا آج کل اپ دیکے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی سے جب سے کووڈ آیا ہے تب سے آپ دیکھیے اب تو کتنی جلدی جلدی بیماریاں آتی ہیں
بالکل بالکل اب دیکھنے کو مل جائے گا ہر سال نیا وائرس آ جاتا کہ اس وائرس سے بچو اس وائرس سے بچ چو اور ابھی تو میں نے ابھی کل پرسوں نیوز میں دیکھا تھا ابھی بھی کہیں کہیں کووڈ کے کیسز دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں
بتائیں کتنی دقت والی بات کووڈ کے کیس ابھی بھی مل رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا ہمارے دیش کا
جی
آگے کے فیوچر کا کیا ہوگا اور آج کل تو دیکھے ب بچے باہر کا کتنا کھانے لگے ہیں یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کی ان کے امیون سسٹم ہی نہیں ہے ان کی گٹ ہیلتھ ہی نہیں ہے کہ کہ یہ اپنے اس اس کو ریکور کر لیں جو بھی ان کو بیماری ہو اسے ریکور کر لیں
بالکل بالکل سچ میں بہت بہت ہیلتھ ایشوز آج آج کل بہت ہیلتھ ایشو دیکھنے کو مل رہ ہے کیونکہ بچے تو مانتے نہیں ہیں باہر کا کھا لیتے ہیں ان لوگ کو یہ نہیں پتا اس سے کتنی زیادہ دقت ہوتی ہے
آپ وشواس نہیں مانیں گی میری آپ کی کوئی دوست ہے انہوں نے اپنا ٹائم پہ بہت باہر کھایا ہے مطلب بہت زیادہ اور اب انہیں آپ دیکھیں گی نہ وہ اتنی مطلب اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو پر وہ اب اتنی موٹی ہو گئی ہیں اور وہ فیٹ بھی کوئی اچھا فیٹ نہیں ہے وہ بہت برا فیٹ ہے انہیں کتنی بیماریاں لگ گئی ہیں اس سے ان کے لیور پہ کتنا فرق پڑا ہے اور ان کو کتنی سوائیو بیماری لگی ہیں
بالکل بالکل آج کل فیٹی لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے اندر سو بیماریاں ہوتی ہے ان کو باہر سے دیکھنے سے ہی لگتا ہے کہ وہ لوگ کتنے ٹھیک ہیں ان کو کوئی دقت نہیں لیکن ان لوگ کو کتنی دقت ہو رہی ہوتی ہے وہ لوگ بس وہ ہی سمجھ سکتے ہیں نہ اور یہ ساری چیزیں یہ دقت ہوتی کیوں ہے ہم ہمیں خود کی وجہ سے کیونکہ ہم لوگ باہر کا اتنا کھاتے ہیں
جی
ہیلتھ کا دھیان رکھتے ہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر ہم بھی ہم اس ٹائم کھا لیں گے اس ٹائم تو دقت ہوگی نہیں ہم مزے مزے میں ہا لیتے ہیں اللہ نہ کرے چل کے ہمیں اتنی ساری دقتوں کا اتنی ساری ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ دقت ہوتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ ارے ہم نے اس ٹائم پہ یہ کیوں کھایا اس ٹائم پہ یہ کیوں کرا لیکن اب کیا کریں اب جب تم نے اپنی غلطیاں کری ہیں تو اس کو پری نام تو ان کے بھگت نہیں ہی ہوگے
بوگت نہیں بڑتا صحیح بات ہے بہ بالکل صحیح بات ہے آپ دیکھے اب جو کوئی بھی چیز کی شروعات ہوتی تو ایک بچپن کی ایج سے ہی ہے نا آپ دیکھیے آج کل جن بھی لڑکی کو پیریڈس آتے ہیں وہ ان میں کیسے ٹھنڈا ٹھنڈا وہ ٹھنڈی تاثیر والا کھانا کھاتی ہیں آپ بتائیں گے کیا ہمارے پیٹ وہ خراب نہیں کرے گ ہمارا جو سسٹم ہے وہ تو خراب ہونا ہی ہے جب ہمیں بتایا گیا ہے بچپن سے کہ اس ٹائم پہ آپ کو ٹھنی تاثیر والی چیزیں نہیں کھانی ہوتی تو ہمیں ایسی چیز لینی چاہے جو ہماری باڈی کو اور کلین کرے اور ہماری کو صحیح رکھے
یہ دن تو ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے کہ اس میں تو ہمیں جتنا ہو سکے گھر کا ہلکا کھانا ہی کھانا چاہے چاہیے کیونکہ اگر اس کیونکہ ان دنوں میں اگر کوئی دقت بن جاتی ہے تو وہ پوری زندگی دقت رہتی یہ وہ کبھی ختم نہیں ہو پاتی ہے
بالکل صحیح بات ہے بالکل ختم نہیں ہو پاتی اور چاہے جتنا بھی اس کا میڈیکل کیور آ جائے کیور نہیں ہو سکتی یہ تو چیز جب ایک بار ہو جاتی ہے اب اور پھر اتنی دوائیاں لو اور اس پہ اور بیماری لگے دوائییا
بالکل بالکل یہ چیزیں اللہ نے ہم ہمارے اندر اگر دی ہے تو یہ اسی لیے تو دی ہے تاکہ ہم لوگ ہماری صحت ٹھیک رہ سکے ہم لوگ ٹھیک رہ سکیں لیکن اسی انیں دنوں میں اگر ر والی چیزیں کھا لیتے ہیں تو یہ دقت دیتی ہیں بہت زیادہ
ہوا کہ ٹھیک ہے ابھی تو چل رہا ہے جیسا ہے بٹ آگے جا کے جب وہ مینو پوز ہوتا ہے ایک ٹائم پہ بہت دقت ہو جاتی ہے لڑکیوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور میں تو چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر بارے میں اویئرنیس فھیلائے ج جیسے انہوں نے سب میں فھیلائی تھی پہلے بھی
بالکل بالکل بہت دقت دیتی ہیں یہ چیزیں اس میں تو جتنا ہو سکے آپ گھر کا ہی کھاؤ بالکل بھی باہر کا تو چھوو اے پوری اگر تمہارا زیادہ کریونگ ہو رہی ہے تو اپنے گھر پہ کچھ بنوا کے کھا لو اور ان دنوں میں گر نہیں بھی کاؤ گے تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے باقی کے دن میں تم کچھ کھا لینا
جی بالکل صحیح ہے اور تو اور دیکھیں ابھی تو ٹائم بھی ایسا چل رہا ہے کہ ہر میں بتاؤں آپ کو میں ہاسپٹل گئی تھی اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ وہاں پہ بیٹھ گیا ہوا اس کا صرف پیٹ میں بیماری کیوں تھی کیوں کہ وہ باہر کا کھاتا آپ بتائیں کہاں سے ہیلتھ کیئر ہو پائے گا ان کا جب یہ باہر کا کھانا نہیں چھوڑیں گے پاچ فوڈ ہی اتنا بیکار اور فاسٹ فوڈ بھی تو چھوڑی آپ دیکھیں کہ یہ جو سبزیاں اگی ہوئی آ رہی ہیں یا کچھ بھی آ رہا ہے منڈی سے اس میں کتنے کیم لگے ہوئے ہیں کتنے کیمکل کل سے یہ اگ رہا ہے آپ کی سبزیاں
اوررییجنل تو بالکل بھی کہیں پہ کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے سب کچھ ایک دم ایسے ڈوپلیکیٹ سا ہوتا
اور اور اوریجنل ڈیمانڈ کریں جی بالکل اوریجنل ڈیمانڈ کرتے ہیں اوریجنل ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پبلک کرتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ آرگینک سامان لیجیے آرگینک سامان کیا اتنا مہنگا مہنگا آتا ہے آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا
بالکل بالکل اور اس میں بھی کیا گارنٹی رہتی ہے کہ وہ آرگینک ہے
جی اس لیے میں تو جی اس لیے میں تو اپنے بچوں کو گرمیوں میں یہ ٹھنڈا ٹھنڈا مٹھا دیتی ہوں جو چیزیں ایسی ہوتی ہے نا جو ہاں خراب نہیں ہے جو پیورلی ن کرلتی ہیں تو میں اپنے بچوں کو ایا ہی چیز دیتی ہوں کہ ان کی ک ہیلتھ بنے ہو ان کی امیون سسٹم اچھی ہو اور بیماری میں بھی میں دوائی انہیں بہت این اسٹیج پہ آ کے دیتی ہوں ورنہ میں دیتی ہی نہیں ہوں کہ جیسے وہ خود ٹھیک ہو گھر کا میں انیں گھر کی کی دوائیاں پلاتی ہوں بنا کے آیورویدک تو وہ ٹھیک ہو
گھر پہ ہزار نسخے کیا ہوتے ہیں ہمارے والدہ ہوا کہتے تھے ہمارے والد ہمارے والدہ کہاں اتنے اکیم صاح کے مسلے جائے گھر پہ بولو اور اس کرتے ہم لوگ ایسے ہی ٹھیک ہو جائےا کرتے پھر سچ کل کے بچے تو کیا ہی بولے بالکل بھی ابھی یہ لگ اپنا ہیل کیا نہیں کر پا رہے اتنا تو چلو ہم لوگ دھیان رکھ لیتے ہیں ابھی لیکن آگے چل گ کیا ہم ہر ٹائم تھوڑی ان کے ساتھ ہوں گے
جی بالکل صحیح بات ہے پ کہ خیال بھی تو ہم نہیں رکھنا ان کا آخر ہمیں ان کے والدان ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارا رکھا ہے تو ہمیں کو بھی ایسے ہی سکھایا کہ ہم بھی رکھیں اور ان کو باہر کا کم سے کم ہی دیں
بالکل بالکل اگر یہ ابھی اپنی ہیلتھ کا دھیان نہیں رکھ پا رہے تو آگے کیسے ہی کریں گے اللہ ہی مالک ہے پتہ نہیں کیا ہی ہوگا کل کی جنریشن تو بالکل بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ان لوگ کے من میں جو آتا ہے وہ لوگ وہ ہی کرتے ہیں
جی وہی
رہا وہ کھا رہے ہیں جو من کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اس ٹائم پہ یہ چیزیں مزے دے رہی ہیں لیکن آنے والے ٹائم پہ اللہ نہ کرے اگر کوئی دقت ہوگی تو ان کا سامنا ہم ہی لوگوں کو کرنا پڑے گا کوئی دوسرا سامنا کرنے نہیں
دیکھیں آپ پتے ڈاکٹرز جو یہ حکیمز ہوتے صبح آپ کو بتائیں گے بھی نہیں شروعات میں کہ آپ کو یہ دقت ہے یہ بیماری ہے بالکل جب آپ آخری اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے کہ آپ کو یہ بیماری ہو گئی اب آپ کو اس کا اس کا علاج یہی ہے آپ یہی کرا سکتے ہو ٹرانسپلانٹ کرا سکتے ہو دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا وہ ابتائیں اگر یہ ڈاکٹرس پہلے بتا بتا دی تھے تو بچہ ٹھیک نہیں ہو جاتا
دیکھو ان لوگوں کا کام ان لوگوں کا یہ بزنس ہے وہ تو چاہتی ہیں کہ پیسہ ان لوگ کو ملے اور یہ بت اگر ہم پہلے سے ہی اپنے بچوں کا اور اپنی ہیلتھ کیئر اور ان کی ہیلتھ کیئر ہمارے بچے تھوڑا اپنی ہیلتھ کیئر کو دھیان میں رکھتے ہوئے چلیں تو حکیم صاحب وید صاحب کے پس جانے کے لیے ٹائم ہی کس کے پس ہوگا ہم کیوں جائیں گے اگر کچھ چیزوں کا دھیان ہم خود ہی رکھ
بالکل صحی بات بولی آپ نے
ہم آج کل بچوں کو ک سمجھاتے ہیں بچے باہر کا یہ مت کھاؤ بیٹا باہر کا وہ مت کھاؤ تمہیں جو بھی چیز کھانی ہے گھر پہ ہم لوگ کو بتاؤ
جی امی کے ہاتھ کا کھانا پھر بھی اچھا بنے گا وہ گھر میں ایک دم شھ صاف تیل میں بنے گا وہ ایک دم اچھی سبزیوں سے بنے گا باہر تو کیا ہی وہ خراب سا تیل کالا تیل ہوتا ہے بالکل
گھر پہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے بناتے ہیں ہائیجین کے ساتھ بناتے کلینس کے ساتھ بناتے ہمارے پس تو لوگ صبح ہی بنا کے رکھ لیتے ہیں
جی بالکل صحیح بالکل صحیح
ایسا وسے ہاتھ کو وز کرتے ہیں کیا یز کڈن وہولو ہائجین وغیرہ کا بھی دھیان نہیں رکھ اور یہ اسی لیے تو ساری چیزیں ہاں جی چلیے ٹھیک ہے بہت اچھا لگا
مجھے بھی بہت اچھا لا میں بھی آپ کے بچوں سے ملنےؤ گی ان کو جلد سے ٹھیک کر د نا
خدافظ
ب